السلام علیکم
وعلیکم السلام اور سب خیریت
رلاپس میںائ
جی یہ ال ایک ساچ چھ
جی اور کیا کر رہی تھھی آپ
میں بیٹھی تھی ویٹ کریں جی
کل یار پتہ ہے کیا ہوا میں نا شادی میں گئی تھی وہاں پہ دیکھ ہاں میں نے کتنا زیادہ فوڈ ویسٹ انسان لوگ کتنا زیادہ فوڈ ویسٹ کر رہے ہیں پلیٹ میں بھی انسان کو اتنا ہی کانا لین چاہی چاہیے جتنا وہ کھا سکیں جی کھانا لے رہے زیادہ جی جی جی فوڈ کتنا زیادہ ویسٹ کر رہے ہیں ڈس میں پس
آپ کو جتنا کھانا ہے نہیں دوو پلیٹ میں کیا ضرورت ہے ایکسٹرا لینے کی پھر اس کوضائع کرتے تو اس میں تو کسی دوسرے کا پیٹ بھر جائے گا
اور بتاؤ کتنا گن جی کتنا ہو ن اس چیز کے اوپر کہ تم کھانا کھانا برباد کر رہے ہو اب دیکھو نا کسی کسی انسان کو کھانا ملتا نہیں ہے کھانے کو آپ پیلسٹین میں ہی لے لو آپ وہاں پہ دیکھو نا اتنے زیادہ کلات ہے
ارے وہاں کی ویڈیوز میں دیکھتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ ہارڈ ہوتے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے میں سوچتی ہوں کہ وہاں کی چوٹی چھوٹی چھوٹے بچے کتنا کس کدر بھوکے رہے ہیں نہ ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے بہت زیادہ تو ہم اگر ہم کو مل رہا ہے تو ہمیں اسے برباد نہیں کرنا چاہیے خراب نہیں کرنا چاہیے جی
اب لوگ نا بہت زیادہ کھانا ویسٹ کرنے لگ گئے ہیں اب روٹیاں بھی دیکھو گھر میں روٹیاں بن ہیں اب روٹیاں بھی پھینک رہے ہوتے ہیں لوگ
ہاں روٹیاں بھی پھینکتے ہیں ساری چیز ج اگر کچھ بھی ہے آج کل کھ لیا پھر اس کو اٹا کے باہر ڈال دیتے ہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے ہمیں اتنا ہی بنانا چاہیے جتنا ہم گھر ت ہی اور اتنا ہی پلیٹ میں سرو کرنا چاہیے جتنا ہمیں ہ ج ہے اگر بچ رہا ہے تو آپ کسی غریب کو دے دیجیے تو اس کے کام آ جائے گا نیکی ملے گی
کتنا سواب آپ کا کام ہے یہ بھی
جی بالکل ہم کسی غریب کو کھانا کھلائیں گے تو اس کا سلالت پل ہم کو دیں گے اور خاص کر تو کھانا غریب کسی بھوکے کو کھانا ضرور کھلانا چاہیے اگر
ابھی کہتے ہیں نا دیکھو ابھی کہتے ہیں نا کہ اپنے حدیث میں یہ چیز ہے کہ اگر پڑوسی بھی بوکائے تو تم پر لاز نہیں کھانا کھؤ اپنے پڑوسیوں پر بھی اتنا ہی دھیان دو
اپنے پڑوسیوں کا بہت حق ہوتا ہے ہاں اگر آپ کا پڑوسی بھکائے تو آپ آپ کے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو کھانا کھلائیں ہ
جسے کوئی ہو ہیں اگر آپ کے دروازے پر آ رہے ہیں وہ کھانا مانگ رہے ہیں یا کچھ بھی انہیں بھر پیٹ کھانا کھلانا چاہیے آج کل لوگ دیکھو نا آج کل کے لوگ کیا کرتے ہیں بھگا دیتے ہیں
ہاں یہ چیز بہت خراب ہے نہیں کرنا چاہیے وہ غریب ہے تبھی تو آپ کے آپ
اب ہمارے محلے میں ہی دیکھ لو آپ یہاں پر پیسے بھی جیسے مانگ رہ نا غریب لوگ جو ہوتے ہیں ا وہ اوپر سے پھینک کے د پیسے
ہاں تو یہ تو غلط یہ لیل کرنا ہوا نہیں ایسے نہیں قبول کیا جاتا ہے آپ اس کو اتنیدی جی بقی ہوکو ہے
جی
آپ کسی کو غریب یا برا نہیں سمجھ سکتے ہیں کیوںک اللہ کی نظر پتہ نہیں کون سا انسان اچھا ہے
بہنا انسان کو سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے اگر تم کسی کی ہیلپ کر رہے ہو اس کا واب آپ کو ملے گا جی اور کھانا تو اتنا زیادہ ضائع کرنے لگ گئے ہیں نا لوگ دیکھتے نہیں اب دیکھو نا آپ خرید اب ہوٹلس نہیں دیکھ لو آپ ہوٹلس میں اتنا کھانا بنتا ہے جیسے بڑے بڑے وی آئی پی ہوٹل ہوتے ہیں نا وہاں پہ ک جو کھانا ہوتا ہے نا وہ کلوی یوز نہیں ہوتا ہے وہ کھانا وہ اس کھانے کو پھینک دیا جاتا ہے جیسے بڑے بڑے ہوٹلس ہوتے ہیں کیونکہ بھائی وی آئی پی لوگ آتے وہاں پہ بھی آئی پی لوگ تو ان تو کھانا بھی اچھا سرو کیا جاتا ہے تو وہ کانا ری یوز تو ہوتا نہیں
جی ہاں یہ نہیں کرنا چاہیے کسی غریب کو
کسی کے غریب کو دے دو جی بالکل اب غریب کو بھی یہ نہیں ہے کہ تم خراب کھانا دے دو اب تم دے رہے ہو نا کھانا بھی تو بالکل صاف جیسے تم خود کھا رہے ہو نا وہی انہیں دو اب یہ نہیں کہ تم اچھا کھا رہے ہو اور انہیں برا دے رہے ہو
کوئی اس طرح خراب کھانا دکر کیا میں کھاؤں گی نہیں کھا سکتی ہے نا تو اپنے اوپر پہلے سوچ لیے سوچ لینا چاہیے کہ میں نہیں کا کھا سکتی تو کوئی دوسرا کیسے کھا سکتی اور جیسے ہوٹل میں ہم لوگ کبھی جاتے ہیں بالکل جیسے ہم لوگ بھی جاتے ہیں کب ہوٹل میں تو اتنا زیادہ کھانا ہوتا تو ہم لوگ نہیں کھا پاتے ہیں اس لیے ہم کو تو ہم لوگوں کو بھی اتنا ہی آڈر کرنا چاہیے
ہاں یہ تو بہتر ہے اور کھانا ہم نے آڈر کہ ہے نا یار دیکھو سرم والی کوئی بات نہیں ہمارا کھانا ہے ہم نے آرڈر کیا ہم پیک کرو وعلیکم سلام
جی جی
کیوں نہیں بہت سے لوگ نا خاص طور میں میری فرینڈ ہیں جی جی میری فرینڈ ہے وہ بہت زیادہ شائف فیل کرتی ہے چلو یار آرڈر کر لیا اب کھایا نہیں جا رہا تو پیک نہیں کرواتئی اب وہ جو ہوتا ہیں وہ لے کے جاتے ہیں وہ ڈسٹبن میں ڈال دیتے ہیں کیا فائدہ تمہار کھانا تم پیک کروا لو کیا ہی پروابلم ہے شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے
تھوڑا سا آکورڈ لگتا ہے لیکن ہاں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے پیک کرا لینا
پیک کرانا نہیں چاہیے کسی غریب کو کھلا دو یار یار تم خود کھا لو رات میں کبھی کھا لو خود اگلے دن کھا لو کوئی دقت نہیں ہے یہ ہماری نبی کی سنت بھی ہے وہ تو حزفتر خان پہ بھی اگر کھانا گر جاتا تھا نا تو وہ تو اٹھا
اٹھا جی بالکل اور اس سے کیا کہتے ہیں بہت سارے بیماریاں اچھی ہو جاتی تھیں شفا ملتا تھا
جی جی
اس سے اٹھا کے کھا لینا چاہیے اگر دسترخان پہ گر جاتا ہے تو تو اور کھانے کی تو کت ہی کتئی
تدلی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے دیکھو آج اگر آپ کے پاس کھانا ہے کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کی قدر کرو
بالکل
ا لوگ قدر نہیں کرتے نا جس کے پاس نہیں ہوتا نا وہ انسان کو پتا ہے نا اس کی اہمیت کیا ہے
اور کیا ابھی ایک دن بھوکا رہنا پڑے تو ساری قدر پت چلے آئیے کہ کھانا کیا ہوتا
جی دیکھو ہم ایک ایک ٹائم سکتے ہیں
ہاں
بیت رہی ہوں وہ انہیں پتا اس چیز کے کیا قدر کہ انہیں کھانے کو نہیں مل رہا ہوتا من ہمارے ماں باپا اللہ کا شکر سے کما رہے ہیں کلا رہے اچھا کھانا کھلا رہے
ہوں بالکل قدر کرنی چاہیے اب جیسے بچوں کو ہی ایک سے ایک چیز پیرنٹس د ن اور وہ بچے نہیں کاتے ہیں کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو کچھ کھانے کو ص سوکھی روٹی کا لیتے بیچارے
جاتی ہوں اسے میں دیکچ کتنے سارے ہوتے ہیں وہ بیےچارا ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا مجھ سے س کتنی کتنی دفعہ تو میں نے چیزیں دلائی ہیں اور کہتے ہیں بچے کھانا کھلا دو دی کر
ہوں ہاں ہاں اگر کوئی بول رہا ہے کھانے کے لیے
تو کھلا دینا چاہیے یا ان کو پسے
دینا تو میں میں تو پرریفر نہیں کرتی کہ پیسے صری
ہاں پتا نہیں کچھ لوگ نشا بھی کر لےتے پیسوں کو تو دینا نہیں چاہیے ہاں صحی بات ہے پیسے نہیں دنےاہ ی اور کیا کہتے ہیں لوگ جیسے پارٹی میں جاتے ہیں کیا کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ سرو کر لیتے د ن یہ چیز بہت غلط ہے اگر کسی دوسرے کی چیز ہے آپ اس کو اس طرح مس یوز نہیں کر سکتے نہیں کرنا چاہیے ہاں جیسا سوچنا چاہیے ج جسے ہماری چیز ہے ویسے دوسروں کی ہے تو کم سے کم یوز کریں ا یہ من نہیں آپ کھاؤ نہیں پر اتنا ہی لو جتنا آپ کو امید ہو
فوڈ ویسٹیج پہ تو انسان کو اویئر کرنا چاہ جییکھو میں جیسے اسکول ٹیچر ہوں نا تو میں تو بچ کو اس چیز پر بول ٹفن بھی چ لے کے آات نا کھانا اب آدا کھانا کھاتے ہیں آدھا کھانا نہیں کھے ہیں تو ان چیزوں پر بھی بچوں کو کہنا چاہیے کہ فوڈ تو بالکل ویسٹ نہ کرو
ہ پورا لنچ اپنا فریش کرنا چاہیے بچوں کو بھی اور خاص کر جو آیا ہوتی ہیں ان کو بھی بتانا چاہیے اھاہے بچوں کا پورا لنچ فنش کرائائے یہ ب جا
اسکول ٹیچر ہیں تو وہ تو یہ چیزیں بتا ت دی ہیں انیں کی کھانا پراپر اور اپنی نظروں کے سامنے بچوں کو ایٹ لیسٹ کھانا ہے
ہاں پھینک دیتے ہیں ہاں
تو نا منی ہے نہ تو آدا کھا کھیں گے آدا کھا فیک دنڈس
ہاں یہ تو ہوتا ہے پتہ ہے ان لوگوں کا بہت من سناتے رہتے ہیں مجھے نہیں کھانا ہے موسٹلی تو ان کو پسند ہی نہیں ہوتا ت مم نے
اس میں بھی تو یہ چیزیں ہو گئی ہیں نا کہ ٹائم مطلب کھانا بھی ان کے اکارڈنگ ڈالنا پڑتا ہے ٹفن ہے بچوں کے اب ٹیچرس بھی تو کہتی ہے نا یہ ہاں ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کیجل ہوتا ہے پورا کہ یہ کھانا آج کے دن ہے یہ کھانا آج کے دن ہے تو بولیے اس تو میں پاس آ جاتا
ہوں ہاں اور کیا ہوتا ہے اگر روز بچی کو وہی دو تو وہ اور بچ ج کھاتا نہیں یہ فش نہیں کرتا ہے تو پھر کمپلینٹس کر پیرنٹس کوت
جی جی اب میم بھی نا میم بھی وہ چیزیں بتا رہی ہوں کیھ ہیلدی فوڈ ہوتی ہمبت بچوں کےے اب دھو جیسے میرے بچے پکڑا کی چیز
ہاں ٹ
فیس بچے کو دنیی ہی نہیں ہے
ہاں
تو بیگ وغیرہ میں چیز وغیرہ جو ہوتی ہے وہ میم نکلوا دیتی ہیں
ہاں وہ تو بالکل ہی دینا چاہیے
خاص کر وہ جو ہوتا ہے پیکٹ والی چیز
ہاں ہاں بالکل اور بچے کھانا بھی تو بہت زیادہ
ایک فوڈ دینا ہے بچوں کو اور ہیلدی دینا ہے جس سے ان کی اچھی گروتھ ہو اچھا سا اچھی ہیلتھ ہو جائے
ہ اور نکھاؤ اپنی نظروں کے سامنے کھلاؤ بہتر ہے کیونکہ بچے ویسٹ کرتے ہیں بہت زیادہ
ویسٹ کرتے ہاں وہ جان کے گرا دیتے ہیں پت ہے آپ کو گرا دیتے ہیں کوئی بچے تو ایسا ہوتے ہیں اٹھا کے چپکیاں سے دیکھے میم نہیں دیکھ رہا ڈسٹبن میں
ہاں ہ یہ میں کر چکی ہوں نا میں کر چکی ہوں یہ
اچھا اچھا پہلے کیا ہوتا تھا کہ جیسے ج مجھے اگنی کھا ہوتا
ہاں دیکھ ہم کود آسے اپنا
ہاں وہی تو بچے تو ہم لوگ سے دو ہاتھ آ گئے ہی ہیں
نہیں بتانے کہ ہم بھی ایک کرتے تھے ورنہ وہت یہ بولیں گے ما آپ کرتی تھی ہم بھی کریں گے
ہاں ٹھیک ہے ت ہاں
چلیں پھر ٹھیک ہے بعد میں بات ہوگی انشاء اللہ اوکے اللہ حافظ